بواز آرہی ہیلو
ہیلو السلام علیکم
ہیلو
ہلو السلام وعلیکم کیسی ہیں آپ
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے نا
اچھا ابھی آ رہی ہے ہیلو میری آواز آ رہی ہے آپ
مل رہی ہیں آپ کو
ہاں ہاں ہاں اور بتائیے کیا ہو رہا ہے اچھا اچھا تھوڑا سا نیٹورک ایشو ہے اس و جیسے کچھ پروابلم آ رہی ہے اور بتاؤ بہت ٹائم بعد بات ہو رہی ہے کیسی چل رہی ہے پڑھائی اور
پڑھائی تو صحیح چلرہی ہے فی الحال بس یہ ہے نا کہ ہم لوگ کے سائٹ میں نیٹورک کا بہت پرابلم ہو رہا ہے کسی سے بھی اور مطلب اسٹڈی کرنے کے ٹائم پہ بھی سوچتے ہیں تھوڑا سا گوگل وغیرہ سے سرچ کر رہے ہیں تو یہی ہے نیٹ ورک کا پرابلم رہتا ہے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے بات بھی کسی سے کرو تو اچھے سے بات نہیں ہو پاتی
اور کتنے سبجیکٹ ریوائز کر لیے تم نے ہاں ری ہے سبجیکٹ کتنے ریوائز کر
ابھی تو دو ہی
اچھا ہوں اچھا اچھا مطلب دو بار کیے ہے تو تم دو کافی آگے ہو میرا بھی بہت سارے باقی ہیں پانچ چھ باقی ہیں میرے
ہاں تو پھر ابھی فریش ہونے کے بعد ابھی تو کام بھی ہے تو پھر اس کے بعد کریں گے تھوڑا سا آرام سے کریں گے آ چھٹی ہی ہے نا
ہاں ٹھیک ہے میں بھی ایک دن زیادہ پڑھ لیتی ہوں تو اگلے دن بہت تھک جاتی ہوں اس لیے پڑھائی ٹھیک سے ہون
کسی چیز میں انصاف تھکتا نہیں ہے لیکن پڑھائی میں پکا تھک جاتا ہے پڑھائی پڑھائی کوئی میوزک تو ہے نہیں کہ لوگ ناچیں گے گائیں گے ہاں اچ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی اور چیز رہتا ہے تو
ج
تو پتا ہی نہیں چلتا اور کن پڑھنے بیٹھو تو بورنگ س ہوتی ہے اس سے اچھا تو لکھنے میں اچھا لگتا ہے ہیلو
کتنے بجے اٹھتے ہو پھر کتنے گھنٹے پڑتے ہو
آواز آ رہی ہے آپ کو ہیلو
ہیلو
آ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی آواز مل گی ہے نا ہماری ہیلو ہیلو
آپ کی آواز نہیں آ رہی
ہاں آپ کی بھی نہیں آ رہی تھی ابھی آیا تھوڑا سا
ہیلو جی جی بتائیے اب آ رہی ہے
میں یہ کہہ رہی تھی آپ کو لکھنا زیادہ اچھا لگتا ہے یا پڑھنا
مجھے لکھنا زیادہ پسند ہے مطلب
مطلب وہی حال میرا بھی ہے مطلب لکھ نے میں لکھنے میں تو نیند نہیں آتی پر پڑھنے میں نیند آنے لگتی ہے نا
ہوں
لکھنا اچھا لگتا ہے مجھے بھی
اور تمہارا روٹین کیا ہے مطلب میرا تو روٹین بس ایسے ہی خراب ہے تمہاری روٹین کیا کتنے بجے اٹھتی ہو پھر کتنے گنٹے پر تی ہو
ہاں میرا تا روٹین وہی ہے صبح مورننگ میں اٹھ جاتے ہے پانچ ساڑے پانچ بجے کے سمے پھر اٹھ تے ہے اور پھر تھوڑا ایک ایک گھنٹہ صبح پڑتے ہیں اس کے بعد پھر اپنا گھر کا تھوڑا سا کام وہ سب کرتے ہیں پھر فریش وغیرہ ہوتے ہیں پھر ایک دو کالنگ پہ بات وغیرہ کر لیا ایسی ہی پڑھائی وغیرہ کے بارے میں ٹھیک ہے فریڈ لوگ ہیں کا فرینڈ لوگ ہیں تو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا کیسے چل رہا ہے ابھی آگے کا کیسے تیاری کرنا
فیشن تو ضروری ہوتا ہے ہم اگر پڑھائی کر رہے ہیں ہمیں کچھ سمج بھی نہیں آ رہا ہے تو ہم آپس میں بات کر کے سولو کر سکتے ہیں تھوڑا ریسٹ پھر دوپہر میری ریثوں یھی ساہی ہے گود میے بھی ایسا ہی کرونگی اسے ہی ٹرے کرونگی جیسے تم کرتی ہو تمہارا روٹین ٹھیک ہے
پھر ایسا ہوتا ہے نہ ہر فرینڈ لوگ ہے تو ہر کسی کا مینڈ ایک جیسا نہیں دیکھتا کوئی تیز ہے کوئی سلو ہے کسی کو کچھ آ رہا ہے جو کسی کو کچھ آ رہا ہے نا تو اس لئے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے کہ بھائی ان کو یہ آ رہا ہے تو اسی حساب سے پتتا چل جاتا ہے
کون سےا سبجیکٹ سب سے مشکل لگ رہا ہے
میرا تو وہی ہے سب سے مشکل مجھے میت ہی لگتا ہے مکو ہی نہیں اٹا مکس مکس زیادہ نہیں اتا مجھے اچھا نہیں لگتا وہ وہ کہتے نا
پڈم پو بو جات
ہاں آواز آری ہے ہیلو
ٹیچر نے کوئی امپورٹینٹ کوشچن مارک کرائے
نہیں نہیں انہوں نے تو بولا کی اپ لوگ اپنے حساب سے ریڈ کر کے آئیے گا اور یہ یہ سب آئے گا ابھی ایسا کچھ سوچنا نہیں ہے کہ نہیں آئے گا کہ گھر میں بیٹھے رہنا ہے گھر پہ بھی آپ لوگوں کو کرنا ہی کرنا ہے پڑھائی
ہوں
وو تو پتا ہی ہے ابھی تو گھر پہ کرنا ہی ہے کتنا بھی کلاسز جاالو کسی کلاسز ہے اسکول ہے وہاں پہ ڈھیر سارے بچے رہتے ہیں تو سب کا دیکھنا رہتا ہے اپن گھر میں رہتے تو اپنے کو تھوڑا سا شانتی ماحول ہو جاتا ہے ایکت دماک رہتا ہے نا پھر یہی ہے کہ تھوڑا بہت ہیلپ وگر گوگل سے مل جاتا ہے
سے وغیرہ اور لیٹر رائٹنگ نا وہ اس کو بھی ریویز کر رہے ریوائز کر لینا
ہاں ہاں برابر اسکو بھی کرے گی کہتے ہیں نا جو سبجیکٹ اچھا لگتا ہے نا دھیان اس پہ ہی جاتا ہے جبک ہم لوگوں کو سارے سبجیکٹ کرنے کرنے سب کا ایگزام دینا ہی ہوتا ہے
پانچ یا چھ گھنٹے پ تو میں
ہیلو جی آپکی آواز نہیں آ رہی ہے
لائبریری جائے
آپ جاتے ہیں
ہاں وہی تو کہنی وہاں شانتی ہوتی ہے
ہ ہاں وہاں تو بس یہی کام ہے تو ہوں پھر وہاں لوگ رہتے بھی ہیں لوگ بھی رہتے ہیں تو آمنے سامنے ڈسکس ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے ریوجن بھی ہو جاتا ہے
جی ٹھیک ہے صبح دس بجے ملتے ہیں پھر چللتے ہیں لائبریری پڑھنے سے نا پویشن ملتا ہے
برابر ہے اب میں تو صبح میں تو
جی کل کر رویز ریوزن کر لیتی ہوں
اچھا ہاں کرنا کیا کرنا تو پڑے گا ہی کچھ نہ کچھ تو ایگزام ہے پڑھائی تو کرنی ہی پڑے گی چاہے ہمارا من کرے یا نہ کرے
ہاں یہ تو کیمسٹری کے کوشچن یاد کرتی ہوں اور فزیکل کا ایڈمیشن کر لیتی ہوں پھر رات کو پھر امپورٹنٹ پوائنٹس پر ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے کال پر ہی ٹھیک ہے
ہاں چلے گا نہیں تو پھر اگر لائبریری میں ملتے ہیں تو وہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیسے ہے اپنا
جی جی وہ تو ہم کل صبح دس بجے چلیں گے اللہ ہم دونوں اچھے سے اچھے سے مارک لایںگے
ہاں وہ بھی چلے گا میں تو سوچ رہی تھی کہ آج بھی چلی جاؤ لیکن کوشش کر رہے ہیں اگر شام کو مجھے ٹائم ملتا ہے تو جاؤں گی نہیں تو پھر سے ہی کریں گے ہم گھر پہ کیا رہتا ہے کچھ نہ کچھ کام کرنے کو ہو جاتا ہے لیکن وہاں جاتے ہیں تو وہاں بس پڑھائی کرنا رہتا ہے نا لائبریری میں ہیلو ہیلو آواز نہیں آ رہی ہے
اسڈی ب
ہیلو
ہ
آواز آ رہی ہے ہماری
پر ہی رہتا گا اگر اچھا لگتا ہے مجھے تو کئی باری میں جاتی ہوں اچھے سے پڑھائی ہو سکے
ہاں ہاں وہی آپ کی نا بیچ میں آواز چلی گئی وہ سمجھ میں آیا نہیں مجھے
اچھا وہ ہوتا ہے کبھی کبھی نا نیٹورک ایشو ہو جاتا ہے ب اسی وجہ سے تھوڑا سا بھی بریک لوں گی اس کے بعد ہی میں پڑھائی کروں گی کیونکہ میں ابھی آن لائن کر رہی ہوں نا پڑھائی تو اگر آ پھر اب آن لائن پڑھائی کر تو بیچ بیچ میں رک جاتا ہے تو پھر وہ دقت آ جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہو رہا ہے
برابر ہے اچھا ہے
تو ابھی لنچ میں کیا کیا کھاؤ گے اس کے بعد لنچ میں پھر لنچ کرنے کے بعد ریسٹ کر کے پھر سے اسٹڈی کرنا ٹھیک ہے اور میں بھی وہی کروں گی جو تم نے روٹین فالو کیا ہے
ہاں وہی کرتے ہیں ناں پھر کیا ہی کرنا ہے وہی کر لینا آپ کو اگر کچھ اور لگے تو تھوڑا سا اور ایڈوانس کر لینا
ہاں بس یہی سوچ رہی ہوں پہلے تو جو ہے سلیبس وہ کمپلیٹ ہو جائے الگ سے تو کچھ تھوڑا سا سوچنے کا یہ لگتا ہے کہ کیسے کر پائیں گے پہلے جو ہمارا سلیبس میں ہے نا وہ کمپلیٹ کریں گے پہلے
ہاں ہاں
ہوں
وہ بھی تو ضروری ہے کر دیں گے تو تھڑا سا ٹھیک رہے گا پھر پھر آپ فریش ہو جاؤ پھر اس کے بعد پڑھنا
ہاں میں ابھی تھوڑا سا ناشتہ کرنے کے بعد پھر تھوڑا کام ہے گھر کا وہ گھر کا بھی کام دیکھنا رہتا ہے امی بولتی ہیں کہ تھوڑا سا گھر کا بھی کام کروا لیا کرو تھک جاتی ہے ناں کتنا کریں گے اکیلے بھی اس سے زیادہ کام کرواتے کیونکہ میں ابھی پڑھائی ہے میری کہتی ہیں تم پڑھائی پہ دھیان دو لیکن پھر بھی مجھے اچھا لگ نہیں لگتا ہے میں سوچتی ہیں نہیں چلو‌ وہ کر دیتی ہوں میں
یہ کیسا رہا
چلیے ہاں ٹھیک ہے اب کریم ہاں کرتے ہیں پھر کرتے ہیں ملتے ہیں کل دس بجے اوکے بھائی اللہ حافظ
ہاں بائے